ہلو ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی السلام علیکم جی اور سب کیسے ہیں
سب بڑھیا آپ سب خیریت سے ہے ہاں میں خیریت سے ہوں آپ بتاؤ
جی الحمد للہ جی الحمد للہ سب اچھے ہیں گھر میں اور آپ بتائیے آپ کے سب کیسے ہیں گھر میں
ہاں جی سب بس شکر ہے اللہ کا سب ٹھیک ہے
اور بتائیے
بس میں آپ جی
مصروف تھے آپ کسی کام میں یا فری تھے ابھی
جی میں مصروف تھا تھوڑی نئی مہارتیں حاصل کا سیکھنے کی میں کچھ جدوجہد کر رہا تھا
ہاں نہیں یہ تو دیکھو کسی بھی نئی مہارت میں مطلب سیکھنا کچھ بھی نئی مہارت حاصل کرنا یہ تو انسان کی زندگی کو کا بے حد اہم حصہ ہے ہے نا ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے
جی بالکل درست فرمایا اور انسان کو جد و جہد میں لگا رہنا چاہیے نئی مہارتیں حاصل کرنے میں
صحیح فرمایا آپ نے مطلب آج کا دور جو ہے تر کی ٹیکنالوجی اور مقابلے کا دور ہے وہی انسان اپنے علم میں اضافا نہ کر اور نئی چیزیں نہ سیکھے تو وہ دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے
جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے اور جو انسان اور دوسری مخلوقات میں سب سے بڑا فرق ہے وہ یہی ہے کہ انسان سیکھ سک ہے بدل سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے
صحی برمایا آپ نے وہی ہے نا اس لیے انسان کو تعلیم کے ساتھھ ساتھنا ہاں مختلف مہارتیں حاصل کرنا بھی ضروری بن گیا آج کے دور میں
جی جی بالکل درست فرما اور اگر انسان سیکھنا بھی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی ترقی رک جاتی ہے
صحیح فرمایا آپ نے میں سہمت ہوں آپ کے ساتھ آج کل تو دیکھو ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا کیسے مطلب پہلے ہاتھوں پ لوگ کام کرتے تھے مینولی پھر کمپیوٹر آ گئے پھر اب تو دیکو مطلب ٹیکنالوجی اور بھی زیادہ آگے بڑھ گئی ہے تو انشاء اللہ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ایسا ہوگا آگے جو ہو رہا ہے
جی بالکل درست فرما ہے اور آج صرف ڈگری کافی نہیں ہے دنیا ایسے لوگوں کی تلاش کریے جن کے پاس قابلیت ہو تجربہ ہو نئی سوچوں اور نئی مہارتیں ہوں
صحیح فرمایا آپ نے یہی ہے نا کہ جو نئی مہارت سیکھنے کا جو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد کو واجے کرے ہےا
جب تک مقصد صاف نہیں ہوگا تب تک مطلب رستہ ہی نہیں صاف ہوگا انسان کا کہ ہاں کس طرح پہ چلنا ہے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے دستاویز صاف کلیئر ہونا چاہیے انسان کا اور اسے پتاہ ہونا چاہیے اسے کہاں جانا ہے آگے کیا تعلیم حاصل کرنی ہے اور کون سی مہارتیں سیکھنی ہیں کیونکہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اسے نئی میڈیکل ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے اگر کوئی انجینئر ہے تو اسے نئے سافٹ ویئر اور نئی مشینیں سیکھنی چاہیے اور اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو اسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی سیکھ رنی چاہیے
صحی فرمایا آپ نے وہی ہے نا کہ مقصد صاف ہو اس کے بعد ہی مطلب اچھے ذرائع اختیہار کیے جا سکتے ہیں جیسے کتابیں کسی استاد سے سیکھنا آن لائن کورس سے سیکھنا یا کوئی تعلیمی ویڈیو سے ہی آج کل لوگ سیکھ لیتے ہیں یا پھر ماہرین کی رہنمائی مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے ذریعہ تو
جی جی بالکل درست فرمائیں آپ نے اور جیسے پہلے تو خط لکھتے تھے آپس میں انسان ایک دوسرے رے کو اور آج کل ای میل آ گیا ہے
صحیح پروایا آپ نے
ج تو اسی لیے ہمیں سیکھنا نہیں چھوڑنا چاہیے چاہے عمر کچھ بھی ہو انسان کی
ہاں یہ تو ہے مطلب نئی مہارت حاصل کرنے کے لیے صبر مسلسل مشق اور لگن کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا
جی جی بالکل درست فرمایا آپ نے اور جب انسان کو نئی چیز سیکھتا ہے تو اس کے اندر اعتماد نفس خود اعتمادی مسئلوں کو حل کرنے کی صلاحیتیں صبر تخلیقی سوچ بھی پیدا ہوتی ہے
یہ صی فرمایا آ نے یہ مطلب کوئی فن یا ہنر جو ہے ایک دن میں حاصل تو انسان کر نہیں سکتا مطلب وہی ہے نا اس میں صبر تو چاہیے ہوتا ہے ہر روز تھوڑی تھوڑی مشق کرنے سے ہی مہارت پیدا ہوتی ہے ہے نا
جی جی بالکل درست فرمایا
ہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے دیکھو وہ پیدا ہوتا ہوتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے مطلب بڑی دھیرے دھیرے اتحد سے مطلب وہ کیسے پھر دھیرے دھیرے بولنا سیکھتا ہے
تھوڑی تھوڑی اسے معلومات ہو دوسروں سے سن کے مطلب ماحول سے اپنے عالم سے آسا پاس سے سیکھتا ہے وہ
جی بالکل وہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے اپنے معاشرے سے سیکھتا ہے
صحیح فرمایا آپ نے آپ مطلب کس مہارت کی بات کر رہ آپ نے کیا سیکھنے کا سوچایا آپ نے وہ اب کس میں مہارت لے رہے ہلو
جی میں بھی یہ نئی ٹیکنالوجی ہے جی ہاں جی میں بھی نئی ٹیکنالوجی ہے جیسے اے آئی آرٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس میں مہارت حاصل کرنے کی سوچ رہا ہوں
ہاں بڑا مطلب اچھی سوچ ہے آپ کی مطلب آج کل کے زمانے میں تو مطلب اس کا بہت ہی ضرورت ہے اس کی ہے نا
جی کیونکہ آج کی جو ہماری روز مرہ کی زندگی کا یہ چیزیں اہم حصہ بن چکی ہیں چکی ہے
صحیح فرمایا
اور جو تعلیم کے میدان میں اے آئی ہے اس نے بھی بہت زیادہ تبدیلی کر دی ہے
صی فرمایا
تو ہم اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے جسے مصروعی جہانت بھی کتےنے حصہ ہے اپن نئی زبان سیکھ سکتے ہیں ریاضی کے سوالات حل کر سکتے ہیں مختلف موضوعات پر تحقیق کر سکتے ہیں
ہوں وہی ہے نا کہ چلو انسان تھوڑا سیکھتا ہے تو سیکھنے کے دوران تھوڑی غلطیاں ہو جاتی ہے اس سے تو اے مایوس نہ ہو بند کیونکہ گغلطیا ہی انسان کی اصلی استاد ہوتی ہیں اور اسے سکھاتی ہیں ہے نا مطلب وہی ہے نا کہ کئی لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں چلو انشاء اللہ آپ مطلب پورا کرے اچھے سے کرے پورے محنت لگن سے کرے پر کچھ لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں بیچ میں
تو ان چیزوں سے تو ہمیں بچنا چاہیے مایوسی سے کسی چیز اس کو چھوڑنے سے اور خود اعتمادی بھی پیدا کرنی چاہیے
ہاں وہ تو ہے ہی جب انسان ک نئی مہارت میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے ہے نا حوصلہ بلند ہوتا انسان کا ہاں فیصلے کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے اور اس کی شخصیت میں بڑا نکھار آتا ہے انسان کے
جی اور جیسے بہت س ساری حدیثیں ہیں وہ بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ سیکھنے کا سفر کسی ایک عمر کا یا ایک جگہ کا ایک جگہ تک محدود نہیں ہوتا ہوتا ہے انسان کو پوری زندگی علم اور ہنر حاصل کرتے رہنا چاہیے
صحیح ہوما
اور جیسے آج کے دنیا میں جو کامیاب ہیں ان میں بھی ایک عادت ضرور ملتی ہے کہ وہ سیکھ اتنا کبھی نہیں چھوڑتے ہیں
ہ صحی فرمایا آپ نے مطلب یہ جو ایسی مہارتیں ہوتی ہیں نہ صرف مطلب تعلیم زندگی میں بلکہ پیشہ وورانہ زندگی میں بھی انسان کو کامیاب بناتی نا ان کے ذریعے انسان کو کامیابی ملتی ہے اس میں بھی
جی بالکل درست فرمایا آپ نے
پیشے میں بھی ہاں ہوتا ہی ہے کہ پیشے میں بھی کچھ بھی سیکھتے ہیں ہمارے پیشے میں بھی کام آتا ہی ہے وہ
جی بالکل کام آتا ہے
ہ
اور ساتھ ساتھ نئی مہارتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھے اچھے اخلاق بھی سیکھنا چاہیے امانت داری بھی سیکھنی چاہیے وقت کی پابندی بھی سیکھنی چاہیے خدمت خلق بھی سیکھنا چاہیے
ہاں صحیح تو سہمت ہوں میں آپ کی بات سے صحیح فرمایا آپ نے
جی کیونکہ صرف ہنر تو انسان کو کامیاب بناتا ہے جبکہ جو اچھا اخلاق ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے
صی بنا
ج تو اور آپ کیا کہنا چاہیں گے نئی مہارتیں حاصل کرنے میں
بس ما تو مطلب یہی ہے کہ جو نئی مہارت سیکھنا یہ مطلب یہی ہم نے بات کی ہے کہ یہ صرف انسانیت کی جو مطلب اس تو ہوتا ہے انسان کے وجود کو نکھار دیتا ہے ایک طرح سے ہے نا مطلب جو ہاں جو ہماری سوسائٹی ہوتی ہے نا جن کے ساتھ ہمارا انا بیٹھنا ہوتا ہے مستقبل ہوتا ہے مطلب ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہمیں عزت کی نظر سے دیکھ وہ لوگ بھی جو انسان ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا جذبہ رکھتا ہے دوسرا دوسرے کو سکھانے کا جذبہ رکھتا
جی جس سے روزانہ کچھ نیا نیا سیکھنے کی عادت بنا لینے سے ہمارا جو پیشہ ہے کریئر ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور ہماری شخصیت بھی نکھرے گی
ہاں یہ مطلب جو ہوتی ہے مہارت اگر کسی چیز میں حاصل کرتے ہیں تو یہ تمام جو ہماری مہارتیں ہوتی ہیں وہ انسان کے مستقبل کو روشن کرتی ہے
جی بالکل درست فرمایا اور یہ اپن بھی عہد کریں گے یہ نئی نئی مہارتیں حاصل کرتے رہیں اور علم تحقیق کرتے رہیں حاصل اور م نئی مہارتوں کے اہمیت بھی تھے اور جی اور آپ سے بات کر کے اچھا لگا
ہاں جی مجھے بھی اچھا لگا اللہ حافظ